وعلیکم السلام کیسے ہوا آپ
میں ٹھیک ہ الحمد للہ
اور سنائیے
الحمد للہ آپ سن کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں الحمد ل اللہ یہاں بھی سب کہہ رہی
ہوں آپ کے امی ا بوکیسی
سب ٹھیک ہے
کیا کر رہی تھی
میں ابھی تو اپ سے سوچا اپ سے بات کر لیتی ہوں
صحیح کیا مجھے بھی یاد ا رہی تھی اپ کی کہ چلو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں
اور مجھے اپ سے گفتگو کرنا بہت پسند ہے اس طرح سے بتاؤں تو اپ کو اس لیے میں اپ کو اس لیے مجھے اپ سے
ہاں ہاں ش کر لیا کرو کیکہ مجھے بھی آپ کی بات کرنا اچھا لگتا ہے آپ کی نیوون کوشچنس ہوتے ہیں سوالات کرتی ہوں اچھا لگتا ہے اس ایک موضوع پہ بات کر لیتی ہیں ہم ایک دوسرے سے اچھا لگتا ہے لیکن ہونا بھی چاہیے ساری چیزیں
وہی اور اب تو ایسا ہے نا کہ آپ ایک دوست بن گئے ہو تو پھر سب چیز ہم ہم کو بتا سکتے ہیں ایسا
بالکل بالکل بالکل ہم دوست وہ چیز ایسی ہوتی ہے سبھی رشتے ہوتے ہیں خون کے یا کسی کے تھرو بنے ہوئے دوست ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو قدرتی بنی ہوتی ہے جسے ہمارے دل مزاج مل جاتے ہیں وہ خاص ہو جاتی ہے چلو ہم دوستی پہ ایک ٹاپک بناتی ہے ہے نا کتنا چھٹا یہ اپنے کو ٹاپک ملائے
چلیے
ہم اکثر دوست ہوتے ہیں تو کیا ہے ادھر تو مطلب وہ ہمارے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں کئی لوگ مطلب ہی ہوتے ہیں ب سے دوست رکھتے ہیں ہے نا ایسا کبھی ہوا ہے کی سب
بہت بارنے زیادہ تر میرے دوست مطلب ہی ہی نکلتے ہیں وہ مجھے بعد میں پت چلتا ہے کہ وہ میرے ساتھ میرے
دیکھو ہوتا ہے اچھے رقم لیکن ایس ایا ہوتا ہے کہ امومن ہم سوچتے ہیں کہ بھائی جو غیر مل رہے ہیں وہی ہمارے ساتھ دھوکا دیتے ہیں لیکن خاص کر کیا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ بچپن سے جڑے ہوتے ہیں نا ان میں بھی دھوکہ دیمی بالکل بالکل ایسا نہیں کہ کوئی بات ہے دوست بھی دھوکہ دیتی ہے ہم چاہے وہ لڑکیاں ہو چاہے وہ لڑکے ہو ان کا مطلب جینڈر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ دھوکہ ہی ہوتا ہے ہاں جیسے ایک میری فرینڈ ہے میں جانتی ہوں اسے ہم لگ چائلڈ ہوڈ فرینڈ ہیں تین وہ بےحد مطلب ہی ہے ایسا اس کو کوئی کام ہوگا کسی کی بات کرنی ہوگی کسی کی بات مجھ تک لانی ہوگی تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرے گی بات کرے گی ٹھیک ہے اگر اسی کو م سے بات نہیں کرنی ہے تو مطلب حالانکہ میں تو جان بھ کی بات نہیں کرتی ہوں تو مطلب وہ پوچھے گی بھی نہیں جیل
ک کیسے ہو آپ
نہیں خیریت بھی نہیں جانیں گی نہیں نہیں نہیں نہ حال چال نہ کچھ نہ کچھ کچھ بھی نہیں مطلب اتنی
اتنے مطلب ہی لوگ ہوتے اس زمانے میں چلو ہم غیر کا بول سکتے ہیں مگر آپ تو میری بچپن کی فرینڈ بچپن کی دوستی ہوتی ہے ہماری
ہ مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ اپنی سالہ دھوکہ دیتے بکوز کیونکہ انہیں پتا رہتا ہے نا ہماری کمزوری کیا ہے ہماری یہ کمزوری کا وہ فائدہ اٹھا سکتے
بے شک انہیں پتا ہے کہ ہم انہیں کتنا ہی باہار دھوکا دے دیں تو وہ یہ تو ہمارے ساتھ ایسا فریب نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں فریب کرنا آتا نہیں ہے نا ہم ہم ان کے چالوں سے واقف رہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے ساتھ کیا گیم کھیل
وہ جان لیتے نا کہ نہیں یہ یہ نہیں کر سکتی یہ ایسا نہیں کر سک یہ فریر نہیں کر سکتی تو وہ کر لیتے تو ہمارا پائرٹھال
فائدہ اٹھ اور ہم یہ جان کی مزہ مطلب چھوڑ دیتے ہیں کہ چلے جانے تو ان کی تو عادت ت میں شمار ان لوگوں کی ایسے ہوتا ہے اکثر لوگوں کا ہوتا ہے میں بتا تین ن میری جو چائلڈ ہوڈ فرینڈ ہے آج ہی فرنڈ ہے ل کینوں بچپن کی ہماری ایک دوست ہے جو آج بھی مطلب نبی ہے خود غرض ہے اس کو کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہ
میں کیا سب زیادہ اہمیت رکھ
یقین اہمیت رکھ د بھروسہ
بھروسہ ہمیں بھی ایسا ہی لگتا ہے جس پہ ہم بھروسہ اگر تم ہمارا بھروسہ ہے ہم آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور پھر آپ آپ نے کسی اور کو بتا دییا وہ چیز تو پھر وہی وہیں پہ دوستی ٹوٹ جاتی ہے
بالکل ہم یقین ایک دوسرے کے دوستی کا مطلب ہی یقین بھروسے پہ ٹٹیے ہوتی ہے ہمیں پت چل کہ وہ ہمارے ساتھ پریب کر رہا ہے مذاق بنا رہا ہے ہماری باتوں کا ہمارے ایک دل سلا رحمی کا کہ ہم ان سے کتنے اچھے رہتے ہیں تو وہ پھر انسان کو پتا چلتا تو دھیرے دھیرے وہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے پر وہ شخص ہماری نظروں میں اپنی جو اہمیت بولتے نا ویلو وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی کہ نہیں بھائی تو ہمارے کسی کام کا نہیں رہے بس آؤ ہم سے بات کرو تمہیں جو بتانا ہے بتاؤ اور چلتا ب ایسیی بات بس بالکل میں میں میرا تو یہی فارمولا ہے میں دوستی نہیں توڑتی میں پھر ایسا ہوتا کہ چلو تم مطلب سے رہ رہے ہو تو مطلب سے ہی صحیح ہو ہاں جب آپ مجھ سے بات جیسے ہوتا ہے نا کوئی پ سامنے والا جب ہم سے بات کریں تبھی ہم اس سے بات کریں گے ہم کی زبردستی اس کو بات کریں اس سے پوچھے کیا ہے کیانی ہے کہ نہیں کیوں خیریت جانے بھائی تاری میں نے بھی یہی فارمولا اپنایا اس کے ساتھ میں میں نے کہا تم تمہاری جگہ پہ اچھی ہو ہم ہماری جگہ پہ اچھی بس اس سے تعلق میں نے بہت کم کر دیا ہاں کانٹیکٹ میں ضرور ہے لیکن ایک الفاظ مطلب کئی سال ہو گئے میں بات نہیں کرتی اس سے اگر آپ ہمارے گھر کے سامنے سے جا رہے ہو آرام سے ملنے نہیں ار پھر ایسے فرینڈس کا کیا کرو گے آپ ہ میں تو میں کہ دوست ہی نہیں ہوتی یہ شیلفش ہوتا مطلب یہ خود غرضی کے لوگ ہیں کہ تم سے اگر کوئی بات کرنی ہو تم سے کوئی راز لینی ہو تو وہ تم تک آئیں گے تم سے بات کریں گے کسی کی بات اگر تم تک پہنچانی ہو تو تم سے بات کریے ہاں تمہارے گھر میں کیا حال چال چل رہا ہے تم کس حالت میں ہو پریشان ہو کیا ہو یہ ان چیزوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے نہیں تم خوش کیوں ہو یہ بتاؤ ارے تمہیں کیوں مل گئی یہ چیزیں یہ بتاؤ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہاں بھائی کہتے ن دوست کا چناؤ بھی اچھی کرنا چاہیے
ہوں دوست کا چناؤ اچھا کرو گے سوچ سمجھ س کہ ہےنا چاہے ب ا کیونکہ ہم بھی پھر ویس ہی ڈلنے لگتے
بالکل بالکل ہم انیں میں گھسنے مطلب انہی کی طرح ہمارا چال چلن ہو جاتا ہے ہم انہیں کی طرح فریب کرنے لگ جائے ایسا ہوتا ہے نا تو ایسے لوگوں سے دوری بنا لے
وہی اگر ہم فریبی کے ساتھ چاہیں گے تو ت ہم بھی فرید کرنا سیکھ ہی جائیں گے ان کے وہی ہماری امی یہی بولتے ہیں کہ اگر آپ چوروں کے ساتھ بھی رہو پر ان کی وہ چوری پنا لائک چوری کرتے وہ مت سیکھو آپ
نہیں دیکھو ایک ایک ایک محاورہ ہے کیا اگر آپ کوئلیے میں بھٹٹی پہ کام کرنے والے کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے بھی کپڑے کالی ہوں گی کیونکہ اس کے بھی کپڑے کالے اور ایک آپ اتر والے کے ساتھ رہو گے تو اتنے والے کے ساتھ رہوں گے آپ بل ہی آپ اس کا بزنس نہیں کر آپ کے پاس سے بھی خوش وہ آئیں گی ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم اچھا اچھے لوگوں کے سھ رہیں گے چاہے ہمارے اندر اچھی ہے ہی بٹ ہو نہ ہو لیکن اس میں آپ کا نام شوع شمار ہوگا کہ آپ میں بھی ہیبٹ ہوگی تبھی تو آپ کا گروپ چنے ہیں اور اگر ہم برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو لوگ بھل ہی ہم وہ بری عادت نہیں ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ضروری ہے ہو سکتا ہے عموما یہ لوگ بھی برے ہوں یہ بھی لڑکی یا جو بھی ہو یہ بھی پرسن اس کے ساتھ میں برائی ہے اس طریقے سے اور پیش اتا ہے ہمیشہ دھیان رکھنا کبھی بھی دوستی چنیں گے یا ہم دوست کا انتخاب کرتے تو ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کیا ہم اچھے کو پسند کر رہے ہیں کہ ہم برے کو کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا نام جڑ جاتا ہے
بالکل وہ جڑ جاتا ہے
سمجھ پ گی دل لگانی چاہیے ان سے دوستی ان کا گھر وبا بڑھانا چاہیے ہوتا ہے نا اکثر ہم گھر میں
ان کا ملنا جلنا چالو ہو جاتا ہے
ہاں پھر ہم سوچتے کہ ان کا برا اثر ہم پہ نہیں پڑے گا لیکن کہیں نہ کہیں ان کا اثر سب ہونے لگتے ہم
پ براب
ہاں بالکل ہم مطلب ہم سوچ نہیں پاتے اور وہ لوگ ہمارے دل و دماغ میں نہا گھر کر جاتے اس قدر کر لیتے ہیں کہ ہم اس میں سے نکلنا چاہے تو نکل نہیں پاتے سمجھی تو جیسے ہم پتا چل جاتا ہے کہ کس میں کیا خوبی ہے ٹھیک ہے ب کیا اس کے اندر کمی بی سی ہے کیا اس کے اندر ب مطلب خرابی ہے کہ ہم اس کو ایبزب نہیں کر سکتے یا ہم اس کو نہیں مان سکتے تو بتر کہ ایسے دوستوں سے دور رہو جو خراب حال ہوتے ہیں جو اپنی سنگت کے اثر چھوڑ جاتے ہیں بہتر ہوتا ہے کہ ہم اپنی کہتے نا کہ ایک بیکار انسان کی دوستی سے بہتر ایک اچھی ناول پڑھ لو بہتر دوست ہے آپ کی کتابیں حالانکہ اب تک کتابیں تو ہم موبائل میں ہی پڑھ لیتے ج
نہیں وہ مج مج بھی لائک کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے صرف ایسا نہیں کہ لائک ہم اسکول کی کتابیں پڑھنا پسند ہو ہمیں کوئی بھی کتاب
کوئی بھی ناول ہو ک جو کسی کی زندگی
بٹ اگر وہ ہمیں کچھ سکھا رہی ہے تو پھر ہمیں وہ پڑھنا ہے کیونکہ لائک ہمیں ایسا لگتا نا کچ نہ کچھیکھتے رہنا چاہی زندگی
بالکل میں بتا کر ایک خراب دوست کی دوستی سے بہتر ہے ایک اچھی کتاب پڑھ لینا تنہا رہ لینا لیکن ان خراب دوست کے ساتھ نہیں رہنا ہے نا کی کیا زیادہ بہتر ہوتا ہے وہ بہت بہت بہترین میں تو کہوں کہ زمانے میں تنہا رہنا بہترین ہے کیونکہ ہر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے خرابی جو ہم میں ہم اچھی عادتیں پہلے نہیں سیکھتے جتنی ہم بری عادتوں کوئی آدیوں سیکھ لیتے ہیں بالکل بالکل ی چلو بہت شکریہ بالکل بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ